ہم
وعلیکم السلام بھائی جان
اکیو سسلام بھائی
بولیے اور سب بتائیے کھانا کھانا
ہاں کھانا پیینا کھا لیا اور آپ خالی
ہاں ہم بھی کھا لیے آپ اپنا بتائیے نا سب ٹھیک ہے
ہاں سب کہہرییے تھے سب امیی ابو سب ٹھیک ہے سب
پورا خاندان میں سب ٹھ ہے نا ادھر کا موسم ٹھیک ہے
ادھر کا موسم کافی اچھا ہے
آج بجلی نہیں تھی کیا
یہ بجلی تھی آج بجلی تھی کل نہیں تھی
ا کل نہیں تھی ا کیسا چل رہا ہے پڑھائی لکھائی سب چل رہا ہے
ہاں پڑھائی لکھائی چل ہی رہا ہے تمہارا پڑھائی لکھائی چل رہا ہے
ہاں میرا بھی چل رہا ہے ٹھیک ہی چل رہا اور ک کرنا بھی ہے کیا کی جائے سمجھ نہیں سمج ہی نہیں مل رہا کبھی کام میں تو کبھی مطلب پڑھائی میں تو کبھی باہر جانا ہے سمج نہیں رہا کیا کیا جائے ایک ساتھ
نہیں ایک ساتھ نہیں جب ٹائم ملے تو پڑھائی کرناج
پڑھائی تو کیسے بھی کرنا ہے مطلب کہ اب تو پریھا آ رہی ہے کچھ منتھ سے مہینے میں ویسے بھی پڑھائی تو اب سوچ رہے کہ دو گھنٹہ پڑھائی کیا جائے مطلب مطلب لائبریری اب پستکالیہ جایا جائے اور مطلب کہ کتنا بجے نو بجے جائے صبح
ہوں ہ
ایک بجے تک آیا جائے اس کے بعد مطلب کہ ایک سے پانچ بجے تک کام کر لیا جائے یا سات بجے تک
ہوں ہ
اور رات کو مطلب کہ کچھ کچھ سیکھ لییا جائے بڑھیا چیز یہی سوچے رہا اور مطلب کہ کھیل یہ سب سے تھوڑا مطلب کہ باہر جانا ہوگا
ہاں ہاں
اب مطلب اب کھیل یہ سب کا زمانہ نہیں رہا
نہیں اب کھیلتا کون ہے وہ بچپن میں کھیلا کرتے تھے
ہاں یہ تو بات ہے
کھیلنا بھی اچھا ہوتا ہے
ا تچ سمئے نہیں مل رہا ہے بھائی جان بہت مطلب کہ سمے کا دقت ہے دیکھیے جیسے کہ جیسے کہ اگر پڑھائی کیا جائے تو کام چھوٹ جا رہا ہے کام کیا جائے تو پڑھائی چھوٹ جا رہا ہے ہاں پھر اس کے بعد پریھا میں کہ ادھر کوئی پرریھا بھی ہے تو ادھر مطلب کچھ لے جانا ہے لوگوں کو تو ادھر لے جا تو یہ ادھر دونوں چھوٹ جا رہا ہے تو سمج ہی نہیں آ رہا اب ابھی جا کے مطلب کہ سم ملا ہے کچھ ابھی جا کے مطلب تھوڑا ہوئے اب دیکھیے اب کل سے کیا ہوتا ہے کیا سمے چلتا ہے کل تو سوچے کل سوچے کہ کل آپ آپ ہی کے ساتھ چلیں گے آپ کتنا نو بجے چل جاتے ہے نا
ہاں ساڑھے آٹھ نو بجے تک ہاں نو بجے تک
تو دس بجے کل چلا جائے گا ٹھیک ہے اور دو بجے تک مطلب آپ کتنے بجے تک پڑھتے ہیں
ہم تو مطلب دس بجے جاتے ہیں تو چھ بجے آتے ہیں
اچھا تو آپ رہیے گا ہم مطب آپ کچ دیکھنا ہوگا اپنا حساب سے دیک لیجیے گا ہم دو بجے آ جائیں گے اس کے بعد اس کے بعد مطلب کہ پھر تھوڑا کام کر لیں گے دو سے سات بجے تک پانچ گھنٹہ کام کر لیا جائے گا
ہوں ہوں ہ
اور اس کے بعد رات کو مطلب کچھ سیکھنا بھی ضوری ہے نہیں تو م مطلب کہ سم بگڑ جائے رہا
ا تو سمے بگڑ جا رہا ہے تو کمپیوٹر ومپیوٹر ہونا چاہیے
ہاں تو ہونا چاہیے تو مطلب کہ جو ابھی کام یہ سب وہ کریں گے تب نہ اس کے بعد وہ سب آئے گا تو سامان کے لیے تو تھوڑا محنت اگر محنت نہیں کریں گے تو پھر د ت ہو جائے گا
دقت ہو جائے گا ہاں
ابھی وہ بندہ جو تھا وہ پھر بولا ہے ہم کو کیا کہ آپ اور آدمی کا دو مجھے تو اب دیکھیے کیا ہوتا ہے پھر مانگ رہا ابھی اور آدمی کا کروانے کے لیے
مطلب یہ ہے مطلب دیکھو ہ بدہ
ہاں بولیے
بانھا تو ہو ہی جائے گا پر کام کرنے والا نہیں
ہاں وہی تو مطلب وہی ہم سوچے کہ اب کل سے مطلب سب کام مطلب کہ پورا کر کے دھیرے دھیرے اور پھر مطلب کہ اور مطلب دس دے دیا جائے ہو ہو چاہے نہ ہو بعد کا بات ہے بٹ دے دیا جائے کہئی اگر ہو جائے تو
ہو جائے تو ٹھیک کیا ہاں
اور مطلب کہ مان لیجیے دس رہے گا تو مطلب پیچھے سے مطلب مطلب اس کو کم پورا کرے گا جیسے کہ ابھی جو ہو رہا ہے کام اگر اس میں کچھ غلطی ہوئی یا کچھ کم ہو گیا تو وہ اس کو سنبھال سنبھال دے گا کیا جس سے ہمارا ہاں جس سے مطلب کہ ہمیں تو ہمیں سمسیا نہ ہوگی
نہ ہوگی ہاں ہاں ہے بات ٹھیک ہے
کہ ابھی ویسے ہم لوگ جو کام کرتے ہیں تو مطلب کہ ایک دو ہو جاتا ہے مطلب خراب نہیں ہو جا رہا ہے یا مطلب کہ کوئی کہئی مطلب کہ ہم لوگ کا کچھ ہو جائے تو وہی مطلب کہ اب کیا کیا جائے گا جو کام ہم لوگ کر رہے ہیں یا جو آپ جاتے ہو جہاں تو ویس وہ پیچھے سے سنبھال لے گا کیا
ہوں ہ ہ ہ کافی اچھا ہے
ہاں
کچھ کام صبح کچھ کام مارننگ میں بھی شروع کرو
اب شروع کرنا صبح میں بھی مطلب کم سے کم مطلب کہ پانچ کام نپٹا دیتے
مان لو کہ مطلب دس بجے سے لائبریری جانے سے پہلے کہ دس بجے سے پہلے کچھ
ہاں مت ب پانچ مطلب وہی نا مطلب آدھا ایک گھنٹہ کر لیا جاتا تو
ایک گھنٹہ نہیں صبح میں ٹائم صبح میں کافی ٹائم ہے صبح میں تو ایک کمپلیٹ ہی ہو جائے ایک آئی ڈی بھی کمپلیٹ کرا دیتے
ارے ایک آئی ڈی مطلب ارے آئی ڈی چھوڑیے نا وہ تو مطلب کہ وہ ہم لوگ گھومنے جاتے وہ والا کام نہ ہے وہ کام مطلب کہ کرنے میں آپ کو کافی سمئے لگے گا پھر بھی جیسے کہ اب دیکھیے اس کو کیجیے گا نا تو کم سے کم پانچ گنٹہ یا چھ گھنٹہ
ہاں فیلڈ والا کام مطلب باہر والی کام تو کافی لگتی ہے
ہاں تو مط مطلب باہر جا کے کرنا ہوگا تو پھر مطلب کہ تیس تیس پینتیس کام ہے مان لیجے تیس کام ہے مان لیتے تیس کام ہے تو تیس کام میں مطلب کہ نہیں بھی تو کافی دیر لگ جائے گی مطلب پانچ چھ گھنٹے ہو جائیں گے تو وہی ہے مطلب کہ اگر شروع میں ایک گھنٹہ بھی دے دے اور رات کو سونے سے پہلے ایک گھنٹہ دے دے تو مطلب کہ تیس پرسینٹ کمپلیٹ ہو جائے گی کیا تیس پرتیشت
ہاں تیس پرس کمپنی
تین دن اگر کرتے جائیں گے تو ایک آئی ڈی تو کم سے کم ایک اسی طرح مطلب گھنٹوں بائی گھنٹے بد سے کمپلیٹ ہو جائے گی پورا ہو جائے گی نا
ہاں ہاں گھنٹوں بائی گھنٹوں سےی ہو جائی
تو اب مطلب کہ ویسے ہی کیا جائے گا مطلب کہ دھیرے دھیرے اب ہر آئی مطلب ہر کاموں کو پورا کیا
نہیں مطلب مارننگ میں ہے نا مارننگ میں تھوڑی زیادہ ٹائم ملتی ہے تو مارنگ میں کر لیا جائے گ ایسے بھی مارننگ بار بعد ہی جاتا ہے
کتنا بجے آپ جگ جے ہاں صحیح بول رہے ہیں ہم بھی مطلب مورننگ میں ویسے بھی مطلب کہ کچھ دیکھتے ہی ہے تو اس سے اچھا کچھ کا
کام کر لیتے تو اچھا رہتا ہاں تو چھ بجے سے ہم تو چھ بجےٹ جاتی ہیں
ٹھیک ہے تو ہم بھی اٹ جائیں گے چھ بجے مطلب کچھ کیا جائے چھ بجے آٹھ بجے تک ہاں دو گھنٹہ میں مطلب ہاں ہاں دو گھنٹہ تب کر لیا جائے گا دو گھنٹہ سونے سے پہلے کر لیا جائے گا کیا
بہت ہے بہت ہے
یہ مطلب دو تین دن کیا جائے گا تو ہو جائے گا
ہو جائے گا بہت ہو جائے گ ہاں ہاں اور اور بھی
لوگ بھی کر رہے ہیں دھیرے دھیرے کیسے نہ کیسے ہاں تو وہ لوگ بھی کر رہے ہیں تو انہیں بھی کرنے دو اب ج سے ہو رہایا تو
ہ بتائیے کھانا پینا بنا لیتے ہیں
ہاں کھانا پینا ہو گیا ہے کھانا تو ہم بنا ہی لیتے آج مطلب کہ آج شہر میں کافی مطلب کہ پریشانی تھی بہت پریشانی تھی مطلب کہ ادھر کافی مطلب کی سمسیا تھی جیسے کہ ا اتی کیا مطلب بارش کی جو پانی تھی وہ مطلب کہ پورا مطلب کہ لگی ہوئی تھی روڈ پہ
ہاں کل بارش بہت مطلب کالے کل کا برسات بہت ہی زیادہ تھا
ہاں
ہوں ہوں
اور بتائیے آپ کا ادھر جو جاتے ہیں ادھر پانی نہیں لگی ہوئی ہے
نہیں مطلب لگی ہوئی ہے تو ہم لوگ مطلب ہے نا کہ وہ اونچائیوں پہ ہے اس لیے تھوڑی پانی ڈھ مطلب چلی جاتی ہے
اور بولے کہ سائیکل سے چلا جائے کیا
ہاں سائیکل سے تو کافی اچھا رہے گا تو پستکالیہ مطلب سائیکل ہی نہیں ہے نا اس لیے پستکالیہ جانا کو
ہاں م پس
تو ایک سائیکل سے پ نہیں ہو پائے گا نا
اچھا ٹھیک ہے تو مطلب کہ وہی روز دن جو لگتا ہے کچھ روپیہ تو وہی سوچے کہ سائیکل سے چلا جاتا ہے تو بچ جاتا نا
ہاں مطلب سائیکل سے چلا جائے گا تو بچ ہی جائے گا کافی نہیں بہت بجیا گا
کتنا وہی نا نہیں بھائی تو چھ بارہ سو بچ جائے گا ایک مہینہ کا بارہ سو میں بارہ سو اس میں ایک مطلب وائی فائیب مطلب کہ ریچارج ہو جائے گی
بارہ سو میں وائی فائی تو چھ سو میں ہی ہو جاتا ہے
ہاں دو ہو جائے گا مطلب
ہاں ہاں
وہی مطلب کہ اسی لیے کر رہے تھے
نہیں مطلب کچھ دن چلا جائے اس کے بعد دیکھا جائے گا ہ ہ اگر سکسیس ہوگا تو ہوگا نہیں تو سائیکل ہی مطلب اچھا رہے گا جلدی آٹو اٹو مطلب جلدی رکشا وکسا نہیں مل پاتا ہے
ہاں یہ تو بات ہے
ہوں مطلب آپ نہ ات ہی رہے گا تو جب من جب چلے آ یہاں
ہاں یہ بات ہے دیکھیے تب کیا ہوتا کتا
ہاں ہاں
اب مطلب کہ اب دھیرے دھیرے کئی لوگ آ رہے ابھی دو تین اور لوگوں کو لگا رہے دو تین لوگ آئی مطلب مانگ رہے تھے کہ کچھ دو ہمیں بھی اج گئے تھ ہیں ن
ہوں ہ
اور بتائیے مطلب کہ کھانا پین امیمی ابو سب ٹھیک ہو گئی سب بیمار نہیں ن پڑی ہے
نہیں مطلب اب تھوڑی موسم چینج ہو رہی ہے تو اب تھوڑی بیماری آنا بھی مطلب بیماری آئے گا ہی
ہ مطلب کہ موسم ٹھیک ہے وہاں کا موسم مطلب کہ موسم تو کافی ہو رہا ہے
ہاں موسم ادھر کا کافی ٹھیک ہے فصل کا نقصان تھوڑی زیادہ ہے
ہاں فصل کا تو نقصان کافی ہو گئی
ہ کافی پھال ول کا بھی ہوں چلیے ٹھیک
کر کے خوشی ہوئی ایسے ہی بات کیا جائے کافی مطلب لمبی بات چیت بنے گی کیا
ہاں ہاں ہاں
چلیے اس طرح سے بھی بیت جائے رہا ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ ٹھیک ہے بھائی جان خیال رکھیے بہت بہت شکریہ